ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب کیا لت
جی جی ماشاء اللہ سب خیریت جے آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے گھر میں سب کھیلیے
جی جی سب الحمد للہا صلہ کی مہربانی ہے اور کیا کر رہی تھی تنگ تو نہیں کیا تمیں
نہیں نہیں میں تو تمہارے کال کا ہی ویٹ کر رہی تھی
جی جی ارے یار بس یہی چیز کا مسئلہ اور رکھا ہے یہاں ہمارے نا یہاں پہ ایک فنکشن ہے تو انہوں نے تھیم پارٹی رکھی ہوئی ہے ماڈرن ڈریس کی اب اس کا مجھے مسئلہ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں باہر جا کے لوں کہ میں آن لائن منگوا لوں تمہیں پتتا تو ہے تھوڑا کم ہی ڈالتی ہوں میں ویسٹرن مطلب ماڈرن کا ویسٹرن تو چلو چلتا رہتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ بس ماڈرن کا نہیں سمجھ آ رہی
کپڑے بھی تو دیکھے آج کل میں گئی تھی ابھی باہر بازار میں نے دیکھے وہاں پہ کیسے کیسے گاؤں آ رہ وہ ک سے وہ اچھے بھی نہیں لگتے
جی جی ارے یار تو اس کو چھوڑو تمیں پتہ ہے کتنی ورائٹی آ چکی ہے کپڑوں میں نارمل دیکھ لو اگر تم ماڈرن دیکھ لو اتنی ورائٹی ہے نا اس میں کپڑوں میں
جی بہت وورائٹی ہوتی ہے آپ دیکھیے سندر تو ٹریڈیشنل ہی لگتا ہے پہننے میں
جی جی تم کون سا ڈالتی ہو زیادہ
میں تو زیادہ تر نا ا دیکھو ویسے تو میں کپڑے اس کے حساب سے پہنتی ہوں جیسے جیسا محول ہو کہیں جانا ہے تو تھوڑا سا ویسٹرن پہن لیا اور باقی ورنہ تو ٹریڈشن لگ ہیں جیسے عید وغیرہ
جی جی جی جی جی میں نے تو خود عید کے لیے بھی نا اتنا زیادہ نہیں سلوایا تھا ہےوی تمہیں پتتا تو ہے اتنا زیادہ زیادہ لے لو یار پھر ایسے کپڑے پڑے رہتے ہیں ڈلتے بھی نہیں ہے پھر وہ شوہر سے بھی گالیاں پڑتی ہیں وہ بولتے ہیں کہ تم کپڑے اتنا ضائع کر دیتی ہوں تو اس لیے میں نے تو سمپل وہ سلوا تھا تمہیں پتا ہےا وہ کتنا چل رہا تھا فرشی والا اتنا زیادہ ٹرینڈنگ میں میں نے تو وہ فرشی والا ہی سلوال لیا
اور یا اللہ گرمی بھی تو اتنی ہے کہ اتنے بھاری کپڑے پہن بھی نہیں نہیں جاتے
جی جی مسلا ہی تو وہی ہے گرمی میں کون ڈالتا ہے اتنے بھاری بھاری کپڑے تو وہاں پہ میرے مطلب کزن کی نگاہ ہے اس کو میرے کو چکر پڑا ہوا ہے کہ میں کیا ڈالوں کیا لوں لہنگا لوں کیا لوں آج کا پہلے میں نے کہا چلو مس سال کرتے ہیں پہلے ویسٹرن ڈریس لیتی ہوں میں نے کہا چلو آن لائن دیکھتی ہوں پھر میرے کو یاد آیا یار اور آن لائن اگر میں لوں گی
جی ملے گی نہیں اور پھر پھر ہم ایسے اس پہ ٹسٹ بھی نہیں کر سکتے تو آن لائن پہ ص ہی ہے نہ ہے
پتتا ہی نہیں لگے گا کہ وہ صحی رہے گا صحی آئے گا دیکھ کو پیسہ بھی خراب ہو جائے گا اس کا بھی کیا
جی بالکل صحیح بات ہے
جی وہی میں ابھی دیکھ رہی تھی تو میرے پاس کچھ دو تین جوڑے نکلے ہیں میں نے کہا چلو میں تمہیں فوٹو بھیجتی ہوں اور تم مجھے بتانا اس میں سے کون سی اچھی رہے گی
جی جی بالکل میں بتاؤں گی اور پت ہے میں تو کہوں گی اگر تم ویسٹرن لوناا تو ایسی ہی لینا کہ زیادہ بھاری بھی نہ ہو زیادہ ہلکی بھی نہ ہو کیوںکہ یہ بعد میں پہن ہی نہیں جاتی
جی جی وہ تو بات صحیح ہے ڈالی بھی نہیں جاتی رکھی بھی نہیں جاتی دیکھو نا اتنے باری باری کپڑوں کو رکھنا بھی کدھر ہوتا ہے ایک تو ان کے لیے الگ سے الماری چاہیے ہوتی کپڑے رکھنے کے لیے یار بڑا چکر رہتا تو پتا تو ہے بچوں کے بھی اتنے زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں شوہر کے بھی ہوتے ہیں پھر کچھ سیٹ بھی کرنا پھر جانا آنا اس میں بڑی دقت ہو جاتی ہے یار
جی جی جی بالکل اور سامان اتنا لے کے جاؤ اتنا بھاری بھاری لہنگے اتنے بھاری بھاری گؤن لے کے کے جاؤ اور اوپر سے انہیں ڈرائی کلین کرانے کے الگ
جی جی جی بس میں تو یار یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا یار دیکھو کسی ٹائم نا ہمار جیسے تھیم وغیرہ ہوتی ہے نا تو کسی ٹائم ہمارے پاس ک کپڑے بھی نہیں ہوتے ہیں
بالکل تھیم کے حساب سے کپڑے ڈھونڈنا بھی تو کتنا مشکل ہو گیا ہے آج اس حساب سے ہی اتنے ہی اور دیکھے پیسے کتنے زیادہ مہنگے ہو جات
جی جی اتنے زیادہ دیکھو سمجھ ہی نہیں آتی دیکھو کس ٹائم ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے ماشاء اللہ کپڑے تو نکل جاتے ہیں اور کس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مطلب ڈالنے کے لیے لینے کے لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچوں کا اسکول کا بھی دیکھنا ہوتا ہے گھر کا بھی دیکھ ہوتا ہے تو خود کا نہیں بنا رہتا
نہیں بنا رہتا بالکل صحیح بات
اس لیے میں نے سوچا میں نے کہا چلو تم سے پوچتی ہوں اگر میرے کو مطلب فوٹوز میں تو میں اب تمہیں بھیجوں گی تم دیکھنا اگر تمہیں اچھی لگ گی تو تم بتانا نہیں تو پھر میں نے کہا چلو تم سے پوچھ لوں گی اگر تمہارے پاس کچھ بیسٹرن ڈریس ہوگی تو میں تم سے لوں گی
ہاں بالکل بالکل بالکل اور تم بتاؤ زیادہ تر پریفر کیا کرتی ہو ٹریڈیشنل یا پھر پھر ویسٹرن
میں نا زیادہ تر ن ریڈشنل لیتی ہوں یار ٹریڈشنل میںیک کسم سے اتنا مزہ آتا ہے کھے کھلے کپڑے ڈالنے کا کوئی تنگ نہیں کوئی کچھ نہیں اور جو ویسٹرن تھی ماڈرن سی ہوتی ہے نا وہ تنگ ہوتی ہے ٹائٹ ہوتی ہے نا اس میں تھوڑا سا کمفرٹ ٹیبل بھی نہیں ہوتا ہے گھر کے ویسے مسلے اتنے ہو رکھے ہوتے ہیں پھر کئی دیکھتے ہیں وہ بولتے دئی اس کو دیکھو کتنی ہے کتنی تیز بنی ہوئی ہیں پھر وہ بھی نہیں نا ا اچھا لگتا
اور پت ہے میں تو اتنا کرتی ہوں کہ ٹریڈیشنل اس لیے بیسٹ ہے کہ دیکھ وہ ہر جگہ کے اپنے الگ الگ ٹریڈیشنل کپڑے ہیں ہمارے یہاں کے الگ ہیں آپ کسی اور دیش کے دیکھیں وہاں کے الگ ہے وہاں کی اپنی الگ الگ کپڑے ہیں
جی جی
ایک پہ چاند بنی رہتی ہے اگر آپ کسی باہر دیش میں جا کے پہن وہ آپ سے سو باتیں پوچھتے ہیں آپ نے کہاں سے لیا کتنا سندر لگا ہے تو ہم کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں تب کہ ہمارے دیش کا کپڑا ہے یہ ہم نے ایسے پہنا ہو
جی جی اور تو تمہیں پتا ہے ایک تو کپڑے میں ورائٹی اتنی آ رکھی ہوئی ہے نا تو سمجھ ہی آتا ہے اس میں کیا لیں کون سا ڈالیں کون سا ا نہیں ڈ ایک یہ اور دوسرا میں ماڈرن کا تمہ بول رہی ہوں میں نے تو ایے آن لائن سرچ ہی کر تھی اور میں نے اتنا دیکھا اس نے اتنا کپڑا تھا اتنی طرح کی ورائٹی تھی آئی اللہ میں تو اس میں پریشان ہی ہو گئی میں نے کہا یار ایک لوں دو لوں تین لوں ماڈرن میں بہت طرح کی ورائٹی ہے کوئی ہاف سلیو ہے کوئی لانگ ہے کوئی شارٹ ہے کوئی شارٹ ہے اتنے تو اتنی طرح طرح کی تو آج کل کپڑوں کے نام بھی آ رے
جی ہاں میں نے دیکھا
دیکھا نا تم نے بھی کتنی اچھی مطلب اچھے بھی بہت لگتے ہیں اور سب سے مہنگے بھی بہت کپڑے ہوتے ہیں
ہاں وہی پر جتنا ہی یہ کپڑا میں تو آج کل دیکھ رہی ہوں جتنا ماڈرن کپڑا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی مہنگا
مہنگا ہوتا جا رہا ہے دیکھو اتنے چھوٹے کپڑے میں شوہر بھی کے ڈالے دیتے ہیں بشک گھر کا اگر تم کہیں سیپریٹ کہیں باہر جا رہی ہو کہ گھومنے جا رہے ہو چلو ادھر تو چلو چلتا ہے ادھر ساس س سور سب ہیں پوفو ہوتی ہیں تمہیں پتا تو ہے پوفو کا تو پہلے یہی ہوتا ہے کہ یار اتنے دیکھتے ایسے کپڑے ڈالے ہیں اور جی جی جی یہ نہیں پتا بھائی خود کے شوہر نے بولا تم ڈالو میں نے تمہیں منع نہیں کیا ہے باقی والوں کا لگتا سی ٹینسن رہتی ہے اس لیے میرے کو تھوڑا مسئلہ تھا میں نے کہا چلو میں کچھ ویسٹرن اس اکارڈنگ دیکھتی ہوں کہ مطلب میرا کچھ گندا بھی نہ لگے اور مطلب میرے کو ٹھیک ٹھیک لگے ا
جی اور ویسٹرن کپڑا اتنا سکون بھی نہیں دیتا اب دیکھ گرمی میں کہاں ویسٹرن پہنا جا ہے اس سے بڑھیا تم کوٹن کا سوٹ سلوار پہنو ہو کیا ٹھنڈک دیتا ہے وہ کتنا صحیح لگتا ہے
جی جی آج کل تو ویسے بھی اتنا اا اچھے اچھے وہ کرتیاں چلی ہوئی ہیں ناٹ ٹن کی اتنی پیاری پیاری ڈیزائن والی تم اس کو ٹائٹ کر لو تم اس کے لوز کر لو اس ساتھ میں دیکھو پجامے ڈالو جی جی جینس ڈالو وہ تو ماشاء اللہ لگتا بھی بہت اچھے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے تم بھی زیادہ تر نا یہ ویسٹرن ہی تم کرتی ہو پرریفر ہے نا
میں تھوڑا بہت تو کرتی ہوں پر زیادہ تو دیکھو ٹریڈیشنلی اچھا لگتا ہے کہیں بھی جاؤ تو آپ کو لوگ دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ سوٹ کہاں سے لیا کہاں سے نہیں اور اس کے ساتھ نا میک اپ بھی اچھا لگتا ہے ایے جھوم کے لے لیتے تو ح چوڑیاں پہن لیتے ہیں تو کتنے سندر لگتا ہے
جی جی وہ تو تم صحیح بول رہے ہو یار ٹریڈیشنل کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے سکون ملتا ہے ڈالنے کا بھی مزہ آتا ہے فوٹوز کھین سب سے زیادہ ہوتا تمہیں نا فوٹوز اپنی تصویر کھینچنے کا مزہ
جی بہت بت مزہ آتا ہے کیونکہ بندہ پہنتا ہے
جی جی میں نے تو اپنی کزن کو بولا تھا میں نے کہا تم نے ایسے اس میں ویسٹرن کا رکھ دیا ہے تم اس میں کچھ اچھا رکھ دیتی اتنی اچھی اچھی تھیمس آ رہی اور آ رہی ہیں تم کچھ فرش کاا دیکھ لیتی کہتی وہ میں نے فرشی کا اگلے دن کے لیے رکھا ہوا ہے مہندی کے لیے تو آج اس کا ماڈرن کا رکھا ہوا ہے میں نے کہا چل ٹھیک ہے دیکھ لوں گی میں اگر میرے سے کوئی ارینج ہوگا تو میں ڈال لوں گی اگر نہیں تو میں کچھ جگاڑ لگاتی ہوں تو ابھی م کو سوچ سنے میں یاد آیا ہے نا ج
میں بھیجوں گی تو میں کچھ گاؤن بھیجوں گی بہت سندر سندر انر ہے وہ تاکہ زیادہ پیسے بھی خرچنا اور مطلب سندر بھی ہیں اور ڈھکے ہوئے بھی ہیں کہ مطلب کوئی ایسا دیکھ کے بولے گا نہیں
اچانک سے میرے ذہن میں وہ آیا ہے میرے پاس نا ایک نا گاؤن پڑا ہوا ہے مطلب لمبا ہے پورا تو میں سوچتی ہوں اس کو اگر میں ڈال لوں اس کے سھ میرے پسنل ملٹی کلر کا دپٹہ پڑا ہوا ہے تو اس کو اگر میں ساڑی کی طرح اسٹچ کر لوں تو وہ بھی تو ویسٹرن لک دے گا نا
ماشاء اللہ بہت سندر لگے گا
ہے نا اچھا بھی لگے گا خوبصورت بھی لگے گا ہے نا اس کو تھوڑا سا میں اسٹچ کروا کر لیتی ہوں خود ہی پہلے ایک باری نا میں اس کو ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں کہ اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا اس کو ڈال کے نا اس کو چنی کو بھی میں صحیح طریقے سے پیچھے سے اس کو گول کر کے کہ تھوڑا سا پلو لے کے تھوڑا سا میں دھتی اگر مجھے اچھا لگے گا میں تمہیں فوٹو بھیجوں گی تم مجھے بت نا
اتنا اچھا لگ رہا تو سوچو تم پہ کتنا اچھا لگے
جی جی بس دیکھتے ہیں اب ان شاء اللہ میرا نکل جائے کوئی ہلہ نکل جائے اب تو مصیبت میں پڑی ہوئی ہوں اوپر سے شام کو جانا ہے مجھے میں نے کہا یار اب میں کیا ہی کروں
نہیں سندر لگے گا تم بھی سندر لگو گی اور ٹینشن مت لو بہت سندر لگو گی
جی جی کوئی بات نہیں ان شاء اللہ اچھا لگے میں تمہیں بھیجوں گی تم مجھے بتانا اگر پھر نہیں میرا کوئی نکلے گا تو تم پھر مجھے اپنا بیج دینا چوڑا میں تمہارا پہن لوں گی پھر
بالکل کیسی بہت صحی
جی جی میں تمہیں بتا گی نا مجھے کس حساب سے چاہیے کیسا چاہیے اگر تو تمہارے پاس ہوگا تو مجھے بھیج دینا پھر نہیں توھر جیس میں نے تمہیں بتایا میں نے
جی باقی میں تمہیں بھیج اور پہنو گی تو سندر لگو گی اس میں
تہ میں بھیج دیتی ہوں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے پھر خدا حافظ فیس
اللہ حافظ